تو
آ رہ ہے
ہاں رہیوج
ہوں وعلیکم السلام
السلام علیکم بھائی
بو ہاں سب خیریت ہے امی جان ابو جان سب اللہ کی رحمت سے سب خریت سے ہیں
جی بھ جان
بالکل کیونکہ آپ نے بھی کال کیا کافی دن ہوئے تھے تو میں نے ابھی فری بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ رابطہ کر لیا جائے ورنہ کاموں میں مصروف رہتے ہیں
جی
ہ ٹائم نہیں مل پاتا تھا بات کرنے کے لیے ابھی تو ہم ایسا تھا کہ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے بارش بھی ہو گئی تھی تو سوچا موسم بھی بہت اچھا رہا تھا اس لیے میں نے سوچا آپ سے کچھ گفتگو کر لی جائے
جی بھائی جان ہم بھی اپنی دکان پر ہیں
ہاں بالکل ویسے آج کی آج اس کے لحاظ سے میں بتا ہوں آپ کو موسم جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اور جو جو سیزن ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے تو موسم موجو پر بات کر لے جائیں تو بہتر ہوگا
جی بھائی جان بولیے
ہاں کیونکہ دیکھو موسم جو ہے دیکو اب جس وہ سمے چل رہا ہے تو موسم میں پربرتن ہونا تو لازمی ہے کیونکہ میںیر نے ہاں کیونکہ بالکل دیکھو صبح کے سمے ہمارے یہاں برسات ہوئی تھی تھی تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ گیارہ بارہ یا ایک بجے تک جیسے ہی کبر ہوتی گئی تو بارش بہت تیزی بڑھتی گئی اور اب آپ دیکھو تو موسم بالکل صاف اور بارش بھی ہو چکی ہے اور ایک دم جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چل رہی ہے اسی لیے ہم چھت پر آ گئے تو اس لیے
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں اور وی سے بھی دیکھا جائے تو دیکھو موسم جو ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ہی زیادہ گرمی پڑ رہی تھی اور جو تاپمان ہے وہ پینتالیس چالیس کے قریب بھی پہنچ گیایا لوگوں کا برا بھی حال ہو چکا تھا یہ بالکل کیونکہ اس گرمی میں لوگوں کا کام بھی مکمل نہیں ہو پا رہے تھے گرمی بہت زیادہ تھی بالکل بالکل
جیب میں بولوں
ہاں بولی بولیے
یسے بھائی سی بھائی بھائی ان صبح آتا ہوں نو بجے دکان پر اپنی پہ شاپ پر اور شام جاتا ہوں میں سات آٹھ بجے سو جا کر گھر میں اتنی گرمی لگتی ہے اتنی گرمی کچھ کچ م کیکہ آج آج کا مطلب آج تو موسم تھا یہ پچھلے آٹ دن سے دھوپ ہی دھوپ پڑ رہی تھی پینتالس چالیس اڑتالیس ڈیگری ٹیمپرریچر تھا مطلب انسانوں کا حال بے حال ہو رہا تھا ہے اس موسم سے
ہاں بالکل بالکل الحمد اللہ بہت اچھا فرما رہا ہے فرمایا کیونکہ دیکھو جب جب تک موسم جو صحیح نہیں ہوتا تو لوگوں کا جو وقت جضایا ہوتا ہے کیونکہ لوگ کام کرنا ہی بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تووگوں کو کام کرنے میں بے حال ہو جاتا ہے تندرستی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ویسے بھی اب دیکھو اب سمے جیسے جیسے دھیرے دھیرے نکلتا جا رہا ہے مانسون اپنی سے بڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی جیسے سمے اور آگے آئے گا تو آنے والے سمے میں احمد اللہ بارش بھی اچھی دیکھنے کو ملے گی ہم کو اور جیسی جیسے بارش ہم آپ تو جانتے ہیں اس چیز کو جیسے جیسے بارش اچھی ہوگی تو جو کھیتی کا کام ہے وہ بھی زوروں شوروں سے چلے گا
جی بھائی
جو اپنی کھیتی ہے وہ اس سمے کی جو برسات کاال کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ تو ایک بارش نربھر ہوتی ہے جیسی اچھی بارش پڑے گی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بارش اچھی پڑنے پہ جو کھیتوں کی پرباہی ہے باجرا ہے فصل ہے وہ بھی بوئی جائیں گی جس سے کہ وہ سمے پر کاٹ لی جائےیں
جی بھائی
بالکل اور آپ کے یہاں کھیتی جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ ابھی ببائی رہ گئی ہے
ہو چکی تھی پر بارش کے کارن کچھ سیٹیا مطلب خراب ہو گئی کچھ بڑھ گئییں اور کچھ دنوں سے ہمارے یہاں پہ بارش نہیں ہوئی تو پھتیئی تو کچھ لوگ تو پانی دینے ہی سوچ رہے تھے پر اللہ کی رحم سے آج بارش ہو گئی
ہوں ہاں بالکل دیکھو لوگوں کو کیا ہے کہ تھوڑا سبر کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھو لوگ لگاتار پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے کیا موسم میں ہمیں انمتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں توہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بارش کا موسم تھا وہ سمے انسار بارش آ جاتی تھی پرنتو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سمے کہ جو ہے جو بار جیسا موجوب ہے موضو کی بات کریں تو بارش کیا ہے کیا اب کی بات جو لیٹ آئی ہے جس کی وجہ سے جو کسان ہے اس کو کافی پریشانی اور تکلف اٹھانی پڑ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معاملات ہوگا کہ پہلے جو ہے بارش ایک سمے پر ہوتی تھی پرنتو آج کل تو بارش کممی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوکھا ہی سوکھا پڑ رہا ہے کی کیکہ انشاء اللہ یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہے کیونکہ بارش کا ہونا بہت ضروری ہو ہوتا ہے اہم بھی ہوتا ہے اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کو کہ جو اپنا جو کلائمیٹ ہے جو واتورن چینج ہو رہا ہے اس پہ ہمیں بہت ہی زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایسی جو بار کلائمیٹ چینج ہوتا رہا تو آنے والے سمے میں بارش بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گی کیوںک لوگوں پیڑوں کو بہت زیادہ کاٹ رہے ہیں
بالکل بھائی جان
یہ ایسا ہوتا ہے نا بھ جین کچھ اپنے فائدے کے لیے کچھ لوگ کیا ہے پیڑ وہ کاٹتے ہیں پر ان کو یہ نہیں پتا ہمارا تھوڑا فائدہ ہوگا پر اس سے کئی زیادہ ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس پیڑوں کو کاٹنے سے ہاں اب موسم چینج ہو رہا ہے تو اس موسم سے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ گھٹیں بھی ہیں جسے دیکو موسم چینج ہو رہا ہے بچوں کا بچوں کو گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کا طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے نا
ہاں وہی تو وہی تو کیونکہ دیکھو میں آپ کو اس چیز سے رابط تو کرا دوں کیک دیکھ ہم جب پہلے کی بات تیں تو سب جو تینوں جو رتو ہو تین تین سردی گرمی اور برسات وہ اپنی جو ان کا ایک جو سمے تھا اللہ کی رحمت سے وہ ایک سمے ہوتا تھا وہ بالکل سمے پر یہ سب چیزیں ہوتی تھیں پرنت ب وتمان سمے میں ایسا ہو گیا کہ آپیکھ رہے ہیں کہ برسات میں گرمی گرمی میں برسات ٹنڈ میں سردی سردی میں کچھ اور گرمی ہو رہی ہے تو یہ سب جو بھنتاائیں دیکنے کو مل رہی ہیں بہت سب اسی جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہمیں بھنتا دیکھنے کو مل رہی ہیں اگر ہمیں ارے میں تو یہ کہوں گا ان شاء اللہ اگر سم میں رہتی ہوئی اگر ان باریکیوں پر اگر مناسب پریاس جو پریاس نہیں کیے گئے مناسب تو آنے والے سمے میں جو ہمیں بہت ہی کٹھنائیا اٹھانی پڑ سکتی ہیں اور آنے والی جو پیڑیاں ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ اگر د کلا جو کلائمیٹ کے ساتھ ہی دی آپ کسی پرک کی چھیڑ چھڑچھاڑ کرتی ہو تو اس کا خم ہے آ جا بہت زیادہ بگتنا پڑے گا
جی بھائی جان
کیونکہ آج کل کیا آئے کہ انیکوں واقع ہوتے رہتے ہیں لوگوں کو ہم نے دیکھ کا ہے کہ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے الرجی ہوتی ہے ہ نیند نہیں آتی ہے تو یہ کافی سبھی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتا ہے
جی بھ جان
بالکل آپ کچھ فرمائیے
یہ دیکھے بھائی جان ایسا ہوتا ہے نا یہ بارش کا موسم ہوتا ہے اس میں کچھ مجودری والے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہیں جیسے وہ اپنے کام پر نہیں جائے کچھ فائدے بھی ہیں بارش کے کچھ گ جیسے فائدے ہی ہیں بارش کے اپنی فصل ہوتی ہے وہ بڑھیا ہوتی ہےیک بائی ان اور جیسے اپنے پیڑ پودوں کو بھی پانی مل جاتا ہے کیہ آج کل کیا ہے لوگ پیڑ پودوں پر کون دھیان دے رہا ہے پیڑ پودوں کاٹنے پر زیادہ دھیان د رہے ہیں کچھ کوئی پانی وغیرہ نہیں لگاتا اس سے کیا ہے پیڑ پودے مطلب ڈوک پہ ہیں جیسے فائدے ہی ہیں پانی کے
ہاں دیکھو ماشاء اللہ ویسے میں آپ کو ایک چیز رابطہ کرا دوں گی لوگوں کو کیا ہے کیا اپنا ایک نجی سوارتھ ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے لوگ بوشیہ کی کوئی بھی کسی پرکار کی تکلیف نہیں کرلنا چاہتا کسی پرکار کی پریشانی کو نہیں چاہتا وہ بس بر وورتمان سمے کو دیکھتے ہوئے پیڑوں کے اندر دھند کٹائی کر رہے ہیں اور جو ت ہی آتے ہیں اس کادوہن بہت زیادہ ادک ماترا مگ کر رہے ہیں گیس نکل رہی ہیں تو جو موسم کا خراب ہونا تو ایک لازمی ہے کیونکہ دیکھو آپ جب چیوں کا زیادہ دہن کرو گے تو موسم خراب ہونا لازمی ہوتا ہے آپ صحیح سے کسی کام کو مناسب کار بھی نہیں کر پاؤ گے اگر موسم چینج ہو گیا تو کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پہلے جو تاپمان تھا وہ پینتیس تھا کبھی چالیس ہو جاتا تھا ہائیسٹ اب دیکھ م تاپمان کو چالس تک جا رہا ہے اب چالیس تک تاپمان بہت زیادہ ہوتا ہے جو شریر کے لیے ایسے نہیں ہوتا ہے یہی سب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم تو یہ ہمارے امی جان ابو جان جو ہے اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں علم دیتے ہیں ہمیں کہ ہمیں کیا کہ جب پیڑوں کی رچا کرنی چاہیے اور پیڑوں کا جو ہمیں روپن کرنا چاہیے پیڑوں کا روپن کرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے انہیں سمے پر پانی دینا چاہیے کیونکہ جیسے آپ پیڑوں کی دیک بھال کریں گے تو آنے والے سم میں پیٹ جیس ہی بڑے ہو جائیں گے تو وہ ہمارے لیے کافی مہتوپورن ہوتے ہیں کیکہ وہ واو پردوشن کو جل پردوشن کو اور آپ کے جو برسات کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے اہم بھومکا دیتے ہیںری پیڑ اس لیے ہم پیڑوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے
ج ب جان
ہ ہاں
جی بھائی جان ایسا ہوتا ہے نا ج پیڑ پودوں کی تو بات ایسی ہے ان کو کیا پتا مطلب ہم پانی لگا دیں گے تو لگ جائے برسات تو ایسے کیا پتا برسات کا تو کب پڑے گی
تو ہمارے جی بھائی جان دیکھو ہمارے یہاں روڈ ہے وہ خراب ہے جیسے اس میں پانی بھر جاتا ہے تو کچھ مطلب کرنے والے لوگوں کو بھی دقت ہوتی ہے مطلب پیڑ پودے کے ایک پیڑ گ گیا تھا میرے مطلب میرے سامنے مطلب گھر کے سامنے روڈ ہے اس پہ ایک پیڑ گر گیا تھا تو کسی نے مطلب سائڈ سے کٹ جاتے تھے کسی نے وہ پیڑ اٹھا کے بدل
بالکل بالکل بالکل احمد اللہ بہت ہی لازمی فرما رہے ہیں آپ کیونکہ دیکھو ویسے بھی میں آپ کو بتات د ہوں کہ دیکھو آپ جو باتیں بتائی ہیں جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ موسم کے موجوع پر تو وہ بہت ہی ایک منت بڑ اہم بھومکا تھی اس لیے اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں میں میرے جو امی ابو ا میرے کو بلا رہے ہیں آپ آج آپ کی اور ہماری ملاقات اچھی رہی
آپ آپ یہ ہمارے جین میں
بالکل بالکل اللہ حافظ
ٹھیک بھائی السلام علیکم
اچ